السلام علیکم بھائی جان
جی اور سب کہرییت
آپ کے یہاں امی ابو سب خیریت
کہہ رہیے تھے خدا بھی خدا کا ریم ہے بھائی جان
وہ تو ہے بھائی جان خود آتا رہ
جی تو بھ ج ن وہ میں کہہ رہا تھا کہ آج جو کھیل اور انسانی زندگی کے بارے میں کچھ بات کی جائے
آپ آئی جان ہو جائے بات کچھ کی جائے
جی بھائی جان بالکل بالکل شکریہ تو دیکھیے بھائی جان میں آپ کو پہلے کے بارے میں کچھ بتاؤں دیکھیے آج ہم جو بات کرنے والے ہیں ہم ایک ایسے پجش توانائی سے بھرپور اور لازمی موز وپر کرنے والے ہیں تو نہ صرف ہمارے جسم کو فٹ رکھتے بلکہ ہماری شخصیت کو بھی نکھارتا ہے یعنی جیسے کھیلوں کی اہمیت میں آپ آج ہم کھیلوں کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں وائی جان ہاں وائی جان
ہاں ہاں دیکھیے جیسے کہ سیانوں نے کہا ہے کہ ایک تندرست جسم میں ہی ایک تندرست دماغ بات کرتا ہے لیکن آج کے ڈیجٹل دور میں ہمارے کھیل میدانوں سے سمٹ کر موبائل اور کمپیوٹر کی اسکرین تک محمود ہو گئے ہیں میدان ویران ہو رہے ہیں اور اسپتال آباد ہو رہے ہیں تو آپ اس میں اور کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان جو میں نے ابھی کہا تو اس سے سہمت ہیں آپ
ہاں بھائی جان اس میں یہ تو بات تو صحیح ہے آپ صحی بول رہے ہیں بھائی جان جیسے کہ آپ نے بھائی جان دیکھا ہوگا کہ ویسے کہ کھیلوں کے پر ہمارے یہاں رجحان تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے
پہلے تو ہر ایک کھیلوں کہ کچھ طریقے ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اب زیادہ تر ایسے کھیلوں سے سے دھیان ہٹ کر موبائلوں کی اور بڑھتا جا رہا ہے
جی بالکل بالکل بھائی جان ابھی میں نے دیکھی آپ سے کچھ کہا تھا بھائی جان تو آپ اسی طرح کا ہیں کہاں
ہا بھائی جان
جی بالکل تو دیکھیے کہ جیسے کہ بات کہیں کہ آج کا نوجوان ویڈیو گیمس اور ای اسپورٹ میں گھنٹوں گزار دیتا ہے لیکن میدان میں جا کر پسیینہ بہانا اسے گوارا نہیں نتیجہ یہ ہے کہ کم عمر میں لوگ سستی موٹاپے اور ذینی تناؤ کے شکار ہو جاتے ہیں
وہ یہی تو یہی
ہلو آواز نہیں آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی آپ کے نیٹورک نہیں آ رہے ہیں ہلو
بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی ہاں جی ہاں جی بولیے
ہلو
ہاں اواز نہیں ارہی ہلو
ہلو ہلو آواز آ رہی ہے ہلو نہیں ارے آپ کی آواز تو آ رہی ہے ادر تو تھوڑا تھوڑا ہلو ہلو ہلو ہیلو
ہلو
ہاں بولیے ہلو آواز نہیں آ رہی کیا ہلو
ہلو
ارے بھائی جان ہاں بولے ہیں کچھ آواز نہیں آرہی ہاں جی جی آپ سن رہے ہیں ہلو ہلو ارے بولیں یار ہلو ہلو ہلو ہلو
آپ آپ تو رہی یار آپ کی آواز آ رہی تو ادر سے آواز نہیں آرہی آتو رہی ہے
پانی
جی بھائ جان بولیے ٹھیک ٹھیک جی تو میری آواز آ رہی ہے
کیا ہے دیکھیے میں آپ
ہلو دیکھیے میں بتاؤں کھیل صرف منورنجن یا وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ انسانی زندگی کو نشوونما کے لیے بےحد ضروری ہے اور آج ہم کھیل کے اسی جذبے جذبے کے فائدے اور ہماری زندگی میں اس کی ضرورت پر تسلی بات کرنا ہلو اگر ہم کھیل کے ا سل فلسفے کو سمجھیں تو کھیل محض ہار جیت کا نام نہیں ہے آپ کے نزدیک کے کیا معنی ہیں کھیل درصل انسان کی فطرت ت انسان کی کی فطرت کا حصہ ہے ہلو بچپن میں بچہ بنا سکھائے بھی دوڑتا باگتا ہے کھیل ہمارے اندر کی چھپی ہوئی توانائی کو ایک صحیح اور سکارات میں دکشہ دینے کا کام کرتے ہیں یہ ہمارے جسم ذہن اور جذبات کے بیچ ایک خوبصورت توازن قائم کرتا ہے یعنی کھیل میں نیموں کے بارے میں میں رہ کر پوری شدت اور ایمانداری کے ساتھ موقت کرنا سکھاتا ہے جب ہم میدان میں کوئی بھی کھیل جیسے کرکٹ فٹ بال بیڈمنٹن یا والی بال کھیلتے ہیں تو ہمارے پورے جسم کی ورزش ہوتی ہے ہلو اس سے ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے پھیپڑوں کی سالیت بڑھتی ہےضافیاتی نظام اتنا طارکر ہو جاتا ہے کہ بیماری ہمارے پاس بھٹکتی بھی نہیں ہے ذہن چستی اور ڈپریشن سے نجات پہنتا ہے کھیل کے میدان کا اثر ہمارے دماغ پر کیسا ہوتا ہے ہلو
ہلو
ہاں بولو یار
ارے بھائی جان آواز